کوم
وعلیکم السلام فائنلی لگ گئی کال
میں نے دن میں کال سے ایک کال بھی نہیں لگ گئی اب لگی
آب لگی ہیں آب تو لگے گی ہی اوپر سمجھے تین ہی پرسینٹ ہے تین پرسینٹ میں ہو جائے گا دس منٹ ہے نا
ہاں کیا چارج
ہاں
ارے رکھو نا گلوکوز لگا کے اس کو
گلوکوز کیا رکھوں بجلی ہی نہیں ہے
انورٹر نہیں ہے لم لم کہ مجھے کال لگ گئی اب نکلنا چاہیے دس منٹ تو
نکلے گی نکلیں گے دس منٹ رکو میں اس کو پاور آن کر تی ہو نکلیں گے تے دس منٹ نکلیں گے ایسی بات نہیں ہے یے ون پلس ہے پھر کیا فائدہ ہے اچھا فون ہونے کا
اور اب کب آو گی یہاں
آؤں گی آ اؤں گی جب ٹائم ملے گا کرو پلاننگ پکنک پکنک جائیں گے
پگ رکھے کہاں پکنک جائے ہمیں کا ابھی کام چل رہا ہے تو
کتنے دن تک چلے گا
ابھی لگے گے ایک دو دن
مطلب بارا ملہ کی شادی سے آکے جائیں گے پھر
ہاں ہاں آپ کو آنا ہے وہاں پر
ہاں
وہاں تو مزہ لگے گا اور نہیں تو کیا جائیں گے
اب اب انوائٹ کرنی ہی چاہیے بہت ساروں کو
ہاں کرے گی انوائٹ اس کی یے اس نے بولا نا بھابی نے
ہمم
اس نے بولے ہاں وہ کریں گے انوائٹ
اچھا بہت ساروں کو
پتہ نہیں
انوائٹ کا مجھے پتا ہے انوائٹ کریں گے لیکن بہت سارے ہونے چاہیے نا بہت سارے مطلب چار کو اے چار کو اور ایٹ لیسٹ کرنے چاہیے ہمیں تب جا کے ہم آ سک تیرا ابواور میں
اچھا ٹھیک
تے ہے نا آپ کو پتا ہی ہیں آپ پھر بھی جاؤ گی کہ آپ کرو چپ اگر آپ کو انوائٹ کریں گے نا تین کو بھی آپ نہیں جاؤ گی
ہاں جائیں گے ہم کو جائے پھر ہائی کر جان اور مجھے
ہے نا اگر دو کو بھی انوائٹ کریں گے ہے نا
ہاں ہاں
آپ لوگ بیٹھ کے ہو لیکن ہم کیا کریں مزہ آئے گا وہاں پہ
وہاں پر مزہ ہوتا ہے گاؤں میں مزہ ہوتا ہے
ہاں اور وہاں سے ہم میں نے بولا اس کی بیٹی کو کیا نام ہے اس کا نسنینا بارملہ جو ہے اس کی جو بیٹی ہے نا اس کو میں نے بولا وہاں سے کوئی پکنک اسپاٹ ہے اس نے کہا ہاں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر وہی جائیں گے وہاں سے بھی ہم کہیں گھومنے جا سکتے ہیں اچ
ہوگا نا وہاں سے بھی ہوگا
اس نے کہا ہاں ہے
اچھا ٹھیک وہاں مزہ لگتا ہے اب اس ٹائم تھی جب عرفی کی شادی تھی
نہیں نہیں تب دانش گیا تھا نا
ہاں اس دن بھی مزہ تھا
ہم بھی جائیں گے اب مزہ آئے گا ادھر ھمم
اور
بس ٹھیک آپ بتاؤ
بس شکر اللہ کا ابھی میرا بی پی ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے
کیا کیا بی پی ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے
نہیں نہیں
ابھی لو ہی ہے
ابھی سکسٹی رہتا ہے اوپر رہتا ہے نائنٹی فائیو بس
اللہ اتنا کم
آ مجھے انہوں نے رکھا یہی انجیکشن رکھا
مجھے لگتھا آپ جاؤ ایس ایم ایچ ایس وہاں پہ آپ پورا دیکھو اس کو بولو ایسے ایسے میں اتنا اتنا کھاتی ہوں کیونکہ یہ ان کو پتا نہیں ہوگا اتنا جس جس ہاسپٹل میں آپ جاتی ہو
نہیں جو وہ ڈاکٹر ہے نا وہ سوڈا کی بھی ہے وہ بہت اچھی ہے اب اس نے رکھا نا مجھے اب اس نے مجھے انجیکشن رکھے تک انجیکشن اور رکھا طاقتی دوا ایک اور رکھا مل فرن دوا میں نے بولا میں کھا نہیں پاتی ہو کچھ مجھے کھانا ہی نہیں آتا ہے پھر اس نے ملز د وا بوتل ابھی میں نے لے نہیں لایا ابھی تھا نا مجھے انفیکشن کی دوائی اس نے بولا یہ کرو گی ختم مجھے فیور بھی تھا نا اس نے بولا اب یہ کرو انفییکشن کی دوائی ختم اس نے وہ رکھا تھا فائیو ڈیز کے لیے
اچھا ٹھیک
پھر کھا آپ یہ دوائی کھانا آپ کھاؤ گی ان شاء اللہ اب میں نے انجیکشن کیا ایک ایک انجیکشن کیا میں نے
اچھا
اب مجھے یہ کل نہیں کرنا پرسوں مجھے اب کرنا ہے اور ایک پہلے مجھے پھر
میں اس کو نظر نظر دیتی ہوں ابھی تین ہی پرسنٹ ہے
اچھا ٹھیک اور پھر مجھے پہلے انہوں نے یہ نا ٹیسٹ ڈوز کیا اس کو
اچھا اچھا ٹیسٹ ڈوز وہ تھی وہ الرجی ویلرجی مت ہوئی اس سے
نہیں نہیں اس نے بیس منٹ بولا نا ویٹ کرو
ہاں ہاں ہاں مجھے ایک بار کیا نا ایک بار ٹیسٹ ڈوز انجیکشن سے مجھے کچھ الرجی نکلی مجھے نکلی الرجی اسی ٹائم پھر انہوں نے بولا نہیں نہیں آپ کو یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے انجیکشن سے ہوتی ہیں الرجی آلریڈی میںش مجھے نہیں ہاں مجھے نہیں بنتا ہے ایسے کرنا مجھے ہو جاتی ہیں ابو جی کوب جو ہوتی ہیں دوائی سے بھی مجھے بھی ہوتی ہے الرجی ہمت زیادہ دوائی کھاتے ہیں اسی لیے
نہیں مجھے بھی کیا ہے نا ٹیس روز پہلے تو پھر بولا بیس منٹ ویٹ کرو تو نکلو باہر میں نے بولا کوئی نہیں پھر بولا مومینٹک متنا ہے مطلب کجلی متنا ہے وہ یہ میں نے بولا گھبراہٹ مت نہ ہے میں نے بولا نہیں میں ٹھیک ہوں پھر اس نے کیا
ہوں ہوں ہوں
ہ وہٹاک تو انجیکشن ہے لیکن
ہاں ہاں ہاں اس کا دیکھنا ہوتا ہے
ہاں اب میں لاؤں گی نا وہ دب آئی بھی محلفر اور اس نے رکھ ایک ایک ٹیبلیٹ کھانے وہ ٹک دی دوائی آئیسو مجھے کر رہی ہے فون
وہ بولتی ہوگی میرے ساتھ کر وہ سب کو بول میرے ساتھ کرو مجھے بھی بولا میرے ساتھ
ا آپ کریں گے بعد میں اور
ہاں شام کو سونے کے ٹائم اصل میں اچھے سے ہوتی یہ بات اور شور بھی نہیں ہوتا ہے شانتی ہوتی ہے نا شام کو اسی لیے
ہاں ہاں اب کریں گے ناں ابھی ہاں اسے تو کر کرا ایک سیکنڈ سکس ٹوینٹی سیون اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا
ہاں مجھے پتا ہے ٹو پرسینٹ ہو گئے
تب تک نکلے گا
ہے ناں تب تک میں نے اسی لیے بولا کیونکہ دوپر ایک پرسنٹ کو سکس منٹس نکلے
ہاں
دوسرے پرسنٹ کو بھی سکس منٹس نکلیں گے مطلب ہمیں اب پینڈنگ کم ہی ہے
ہاں آپ بولو چھٹی کب ہوتی ہے آپ کو کسی دن ہوتی ہے نہیں میں کر رہی ہوں مطلب آپ کو روز جانا ہوتا ہے منڈے ٹیوزڈے وین سنڈے کے دن پھر ویڈیو کال کرنا تو میں دکھاؤں گی
اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں مجھے دکھانا واش روم اس سے اچھا تھا بولتی سنڈے ادھر ہی آؤ
میں نے کب سے پرسوں سے بولا آجاؤ آجاؤ بولے اب دیکھ ہاں دیکھوں گی میری پاس ٹائم اب آؤں گی شادی کے دن تو بہت ایک سال ہے دیکھیں گے کون ہوگا کون نہیں ہوگا آج تو دوہ نکالنے کا بھی ایم ہے
ہوں
آ جاؤ آنا ہوتا ہے بیچ بیچ میں ٹائم نکالنا ہوتا ہے
اب آپ کو
اگر آپ سٹ نہیں آپ ہو جائے گا ناں کام آ کریں گے نا صفائی وفائی پھر آنا سٹرڈے کے دن سٹرڈے کی کے دن آپ آنا یہی سے پھر ہے ناں سنڈے کو آف
ہمم
پھر جاؤ گے منڈے سے یہیں سے
ٹھیک ہے ہاں ٹھیک
اور
کوئی بات نہیں آپ نہیں آتی ہو میں آؤں گی
نہیں میں آؤں گی اسہ اللہ کی قسم آپ کو پتہ ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے گھر میں ہوتا ہے وہ کام یے کام مجھے سب روشت ہے ماسی کی ماسری بہن کی شادی ہے نا کل میں نے اس کو فون کیا اس نے وہی سے کیا اس نے بولا میں نے بولا کہاں پہنچے وہاں سے اس نے اتنا بولا میں چپ ہی ہو گئی اللہ کی قسم میں کہاں نینیہال پہلے جاتی تھی ناں وہاں پر بھی ایک ایک مہینے آتی تھی اب میں جاتی ہی نہیں ہوں کہیں پتہ نہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
اب نہیں ملتا ہے کسی کو ٹائم نہ
اصل میں میں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اب مجھے گلے میں بھی تھا ناں وہ درد تین مہینے میں تھا مجھے میں اتنی بیمار ہو گئی تھی پتہ نہیں کیا تھا مجھے ریڈ جیسا ہوا تھا
وہی ہے ٹون الرجی ہوئی ہوگی پھر
ہاں ہاں مجھے نا بہت آپ دیکھو انکھوں میں اس ٹائم کھجلی آتی ہے
نہیں یے دھو دھول سے دھول سے ہوتی ہے
اب پھر اس نے مجھے ہاں پھر اس نے مجھے دوائی دی تو اب فرق ہو گئی
آپ آپ مت کھاتی ہو آپ کا امیون سسٹم کمزور
ہاں بہت کام بہت کام ہاں اس نے بھی اسنے بھی کا بولا اس نے بولا آپ کے ٹیسٹ سارے ٹھیک ہے آپ کااتمت نا آپ کو یے نہ بہت کمزور میں نے کہا میں کھائی ہاں تو بس میں کھا ہی نہیں پاتی ہوں کچھ تو کیا کروں اب اس نے رکھی نا دوائی میرا ڈالوں گی اب دیکھنا وہ کیا ہے ابھی میں نے نہیں لائی خالی میں نے یے ڈالا لایا انجیکشن تو بس
ہاں داوائ ڈالنا
آمم میں نے بولا نہ منگا دوا پھر دوا بوتل مجھے رکھو میں ٹوٹل نہیں کھا ہی نہیں پاتی ہوں مجھے اس بی پی کام سے ہوتا نا
مت آپ کم کم کھاتی تھی نا یہ یہ اسٹمک نے اب ویسی ہی جگہ پکڑی ہے وہ ہاں اسی لیے کیونکہ جتنا آپ کھاؤ گے نا اتنا آپ کا امیون سسٹم ہو جائے گا ٹھیک
کیا ہوتا ہے تو کیا آج ان
یہ آپ کو عادت ہاں یہ آپ کو اسٹمک میں عادت ہو گئی نا آپ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا آپ کرو ایسے ہی زیادہ زیادہ کھاؤ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا پھر آپ کو خود عادت ہو جائے گی دیکھو کسی کو عادت ہوتی ہیں زیادہ کھانے کی اس کو پھر اسٹمک اتنا ہی بڑا ہو جاتا تر وہ پھر خود ایبزاب کر پاتا ہے چلو چلو کاٹو کاٹو
جائے چلو
اللہ حافظ